السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہیں
جی شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
الحمد للہ سب ٹھیک وہاں سب ٹھیک ہیں
ہاں شکر اللہ کا سب ٹھیک ہے کیا کر رہے ہو؟
میں بس بیٹھی تھی آپ کیا کر رہی ہو
بس میں بھی بیٹھی تھی کھانا کھایا
ہاں میں نے کھا لیا آپ کا ہو گیا کھانا
جی ہاں میرا بھی ہو گیا
اچھا ٹھیک اور کیا کر رہی ہو
بس میں بیٹھی تھی آپ بتاؤ
اور کیسا رہا دن آپ کا
ٹھیک ٹھاک آپ بتاؤ آپ کا دن کیسا رہا
ٹھیک تھا اور اسکول گئی تھی
جی ہاں میں گئی تھی آپ گئے تھے
ہاں میں بھی گئی تھی آج اسکول میں زیادہ کچھ خاص نہیں ہوا بہت گرمی تھی پھر میں جلدی واپس آ گئی تھی
جی ہاں گرمی تو بہت زیادہ ہے
ہاں انسان کا تو باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے
ب حد سے زیادہ
اور آج اسکول سے آتے ہوئے میں بہت اداس تھی
ہوا تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو
آج میری کلاس میں سب کے سامنے بے عزتی ہوئی میں جواب دیتے وقت غلطی کر گئی اور کچھ بچوں نے ہنسنا شروع کر دیا
مجھے افسوس ہوا یہ سن کر لیکن بتاؤ کہ کیا سر نے بھی کچھ کہا
سر نے اتنا نہیں کہا لیکن جب ب ھے ہنسنے لگے تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی ایسا لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور اس میں میں میں سما جاؤں
سمجھ سکتی ہوں بےزتی کا احساس واقعی بہت تکلیف دیتا ہے لیکن کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے
سوچا تو ہے لیکن جب دوسرے لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو غلطی چھوٹی نہیں لگتی انسان کو لگتا ہے جیسے اس سے پت نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے
جی بالکل ب عزتی اصل میں دو د دو طرح کی ہوتی ہے ایک وہ جو کوئی دوسرا کرتا ہے اور دوسری وہ جو ہم خود اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں
کیا کہا آپ نے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی
بےعزتی اصر میں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جو کوئی دوسرا کرتا ہے اور دوسری وہ جو ہم خود اپنا اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں
یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کیا تم اس کو اور واضح طریقے سے سمجھا سکتی ہو
جی ہاں بالکل دیکھو اگر کوئی تمہارا مذاق اڑائے تو وہ اس کی غلط حرکت ہے لیکن اگر تم اس بات کو ہر وقت یاد رکھ کر خود کو کمزور سمجھو تو پھر تم اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہو
شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو لیکن بےزتی بولنا آسان نہیں ہوتا ہے نا
ہاں آسان نہیں ہوتا مجھے بھی ایک واقعہ یاد ہے پچھلے سال ایک کمپٹیشن میں میں اسٹیج پر گئی تھی میں اپنی اسپیچ بھول گئی اور کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی
پھر پھر کیا ہوا
کچھ لوگ ہنسنے لگے مجھے لگا میری بہت بے عزتی ہوئی ہے میں گھر آ کر روئی بھی تھی
پھر تم نے اس سے کیسے ڈیل کیا
میری امی نے کہا تھا کہ جو لوگ تمہاری غلطی پر ہنس رہے ہیں ہو سکتا ہے کل وہ خود کسی غلطی کے شکار ہو جائے انسان کو دوسروں کی کمزوری پر ہنسنا نہیں چاہیے
یہ بات تو بالکل سچ ہے سچ کہا ہے تمہاری امی نے
بےعزتی کا در تب اور زیادہ ہوتا ہے جب اپنے لوگ کرے
بالکل اگر کوئی اجنبی کچھ کہے تو اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن دوست یا رشتے دار یا والدین کچھ کہہ دے تو دل ٹوٹ جاتا ہے
جی ہاں اس لیے اسلام میں بھی دوسروں کی توہین کرنے سے منع کیا گیا ہے ہر انسان کی عزت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے
ہاں کبھی کبھی لوگ مذاق اور بے عتی میں فرق ہی نہیں سمجھتے انہیں لگتا ہے وہ بس مذاق کر رہے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتتا ہوتا کہ دوسرے انسان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے
جی ہاں مذاق وہ ہے جس میں کسی کا دل نہ دکھے اگر کسی کو ہو رہی ہو تو وہ مذاق نہیں رہتا
آج کل سوشل میڈیا پر بھی تو لوگ ایک دوسرے کی بےزتی کرنے میں بہت آگے نکل گئے ہیں
بالکل لوگ کمنٹس میں ایسی بات لکھ دیتے ہیں جو سامنے کہنے کی ہمت نہیں کرتے
مجھے لگتا ہے کہ بےزتی کرنے والا خود بھی اچھا انسان نہیں ہوتا ہے
ہر بار ایسا نہیں ہوتا کبھی کبھی لوگ
تمہارے خیال میں سب سے بری بےعزتی کون سی ہوتی ہے
ہاں کیونکہ انسان ان چیزوں کو خود نہیں چنتا وہ انسان کے نصیب میں ہوتا ہے
جی بالکل کسی غریب کا مذاق اڑانا یا کسی کی جسمانی کمی پر ہنسنا انسانیت کے خلاف ہے
میں نے دیکھا ہے کچھ بچے اسکول میں کمزور اسٹوڈینٹس کو تنگ کرتے ہیں
ہاں، یہ بہت بری عادت ہے اس سے دوسرے بچوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے
اعتماد ٹوٹ جائے تو انسان ہر کام سے ڈرنے لگتا ہے چاہے پھر وہ کا مجھے کتنا ہی پسند ہو
کہا آپ نے اس لیے ہمیں دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ان کو حوصلہ دینا چاہیے کہ نہیں آپ یہ چیز کر سکتے ہو
اگر کوئی ہمیں بے عزت کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے
لیکن چھپ رہنا بھی مشکل ہوتا ہے نا
جی چپ رہنا کمزوری نہیں ہوتی کبھی کبھی خاموشی سب سے طاقت وور جواب ہوتا ہے آگے والے انسان کے لئے
یہ بات مجھے پسند آئی
اور اگر ضرورت ہو تو عزت کے ساتھ اپنی بات رکھنی چاہیے
کیا تم نے کبھی کسی کی بےعزتی کی ہے
سچ کہوں تو بچپن میں میں نے بھی کچھ لوگوں کو مذاق اڑایا تھا لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ غلط تھا
مجھ سے بھی کبھی کبھی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں
اہم بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے اور اسے دوبارہ نہ دوہرائے
بے عزتی اور تنقید میں کیا فرق ہے
تنقید کا مقصد اصلاح ہوتا ہے جبک بےعزتی کا مقصد نیچا دکھانا ہوتا ہے
مطلب اگر ٹیچر میری غلطی بتائے تو وہ تنقید ہے
جی ہاں بالکل اگر ادب اور تمیز کے ساتھ بتائیں تو وہ تنقید ہے جو ہمیں بہتر بناتی ہے
اور اگر کوئی سب کے سامنے لیل کرے
تو وہ بےعز وہ بےعزتتی کے قریب ہو سکتا ہے
میں سمجھ گئی
تم نے کبھی دیکھا ہے کہ جو لوگ ہر وقت دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ آگے والا انسان سوچتا ہے جب یہ دوسروں کا کہہ سکتے ہیں کل کو میرا بھی کہے گا میرا میرے پیٹ پیچھے بھی بےعزتی کرے گا کسی کے سامنے
ہاں کیونکہ کوئی بھی ایسے شخص کے ساتھ آرام محسوس نہیں کرتا
بالکل عزت دینے والے لوگ ہی اصل میں عزت پاتے ہیں
یہ بہت خوبصورت بات کہی تم نے
ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے بھی گہرا ہوتا ہے
اور یہ سچ ہے کل کچھ الفاظ سالوں تک یاد رہتے ہیں میں بھی جب اسکول سے آئی تب سے میرے دماغ میں یہی بات گھوم رہی تھی کہ کیوں ان لوگوں نے مجھ پہ ہنسا کیا میں صحیح نہیں بول پائی کیا مجھ سے کوئی بہت بڑی غلط ہو گئی ہے لیکن اب دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں غلطی کر سکتی ہوں ہر انسان غلطی کر سکتا ہے
جی ہاں اس لیے بولنے سے پہلے سو بار سوچنا چاہیے آگے والا بندہ اس کو کس ریلیٹڈ لے گا اس کے دل پہ برا مت لگ جائے گی کوئی بات ایسی
اگر ہر انسان یہ اصول اپنا لے تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے بہت سے رشتے ختم ہونے سے بچ جائیں گے بہت سی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی لیکن انسان کو یہ بات ضروری سمجھ ہے کہ انسان کو بولنے سے پہلے سوچنا تھا
جی بالکل بےعزتی سے نفرت پیدا ہوتی ہے جبکہ عزت سے محبت اور یقین پیدا ہوتا ہے ہر انسان میں
سچ کہا تم نے آج کی بات چیت سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا
جی ہاں مجھے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کسی کی عزت نفس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے
بالکل بہت خوب شکریہ آج تمہاری باتوں نے میرا دل ہلکا کر دیا
جی ہاں چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ